السلام علیکم جناب
شام
کیا حال چال جناب سفیرت میں
سب کھی رہے
ادھر اوپر چھت پہ کھڑا تھا میں جو پیھے پنکھ چل رہا تھا میں نے بڑے دے رہ س کا پنا گرم آا د رہ ج بن کر
اچھا مطلب جو پن ک آپی ٹنڈی ہوا دیتے تو وہ گرم ہوا د نہیں لگے ہے گ کیا
وہ تو دے ہی رہا ہے وہ تو مان میرے تو میرے رومے نہیں میرے رومے تو جناب نہیں مان کے چلو کئی کشمییرری ہی آ گئے اپن ابھی تو میں ادھر ہوں نا آپ اپنے پرانی پرانی محفللم ہے
اچھا ادھرو کیا
جب جو پرانا مک م
جو آپ کے دوست تھے وہ بھی آگے ہوں گے آپ کے ساتھ وہ بھی تو جاتے ہیں نا
سارے آے ہم ایک ساتھ پوی چائے پینے پھر
جیت میں سب آدتے ہاں چ آ ہ
اور بن توک
مسے
آ
ہمارے چھوٹی می مسستری کو ہے نا دوکا خاتتے
اور ایسے ہی ہے اس میں کیا ہے
ہوں تو کیا نام س مری کو دو کے ساتھ تو جہاں جہاں وہ گرتے ہیں نا ٹپ کے وہاں پہ چیٹیا جاتی
ارے جناب میں رات کی پھر بتاؤں رات کی پھر میرے با بھی سوچ چئیی آئے گی تھی جناب
کہ ہوا
رات پھر چوہیں آ گئی تھی میرے مطلب وہاں پہ کمرے میں
زاگ دیا
ہاں کافی پریشان کیا بھائی رات اس نے مان کے چلو کافی زیادہ پریشان کیا اس نے پھر ا میں نے پکڑ کے کسے نہ کیسے کر کے جھاڑو بڑو لا کے اس کو باہر نکالا میں نے
وہ سب نکل گی نا پر
نکل گی ا تو
بچا ا تو سےی آپنتیے ہماری ی پر اتنا پریشان نہیں کرتے جیسے ر روم ووم میں نم آ تو باہر ہی تو باہر تو آپ کو پتا ہے کتنا بڑا مکان ہے گھومتی رہتی کیا ہے
آ بر وہ کہنا جیسے کہ وہ آئے نا تو اس نے نا مطلب برتن وتن کیا آواز آئی تیز آواز آئی پ چکر میں نے دیکھا نے کیا ہے بھائی کیا ہو رہا ہے پھر وہ تو جڑ واڑو لایا پھر نکالی نکلنے کی تھوڑی دیر کے لیے پھر بھی کسی نے کسی کر کے وہ مار چلو
کوئی ہونا رہتیک آتا نہیں کو جیا کر وہ ج ہاں جی ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں بہت زیادہ اچچ ہاں میں نے ابھی کیا نام سے اس کے لیے پ بنائے تھے نا چھوٹے میاں کے لیے تو اس کے پاپ مطلب اس کے ب جان س پوچھا تھا بویکھا ہوگی ت کیا جو کیا بولے کچھم کری گی آئیڈیو وئیڈی جو کیا بولے ابھی پوئے بنا رہی ہو کیا میں ت نہیںکھاؤں ٹھیک ہے اب میں کی بناؤں پھر ہم نے ہم دونوں کے لیے بنا لیے اب جیسے پوہ بن کے فھرری ہوئے ان کے کام سے فھر ہوئے تو کیا بولتے ہیں تو میں کھاؤں گا یہ سے بولوں گا پہلے تو بولا نہیں ہاں
اب تمہاری پ تمہاری پلیٹو سے کٹ گا کچ بھی کٹے گا جو ہے
ہاں
اور
وہی تو
نہیں تو کیا آ
وہئی مت ہے میں ہ بیرے
ہاں ان کو کرنے پڑیں گے ب بچے ان کی پلیٹوں میں سے کٹیں گے جو بھی کٹیں گےل نہیں تو کیا
ہری مرچ ہری مرچ کا یہ یہ لگا رکھا یہ چھوٹے میاں بھی ہری مرچ نہیں کاتی پیاز ہری مرچ
ہاں آرے بھائی کھلاؤ بھائی میں بتا رہا ہوں میں تو میں کہہ رہا ہوں جناب آپ سے یہ ابھی چیزوں بھی دھیان دےا کر دو آپ
صی
یہ نظر اندازی بہت باری پڑتی ہے پھر بعد میں
پر میں اس کی کیا بولوں اس کے ب جانے مجھ کو سائڈ میں ڈال دیتے وہ کھاتے
ارے کوئی بات نہیں کچھ چیزیں تو ٹھیک ہے پر وہ ساری چیزیں اس آپ بول رہے تھے نا بھائی اس کی سبزی بھی نکلتا اس کی بھی نہیں کہالتا کلاؤ وہ سب کی مان کی ہ
کسی گمیں گے کسی بھی نہیں کائے
وہی تو نہیں کو کیا سب کھلاؤ ج کو جو آئے وہی
ہوں س
اور جنابپ کی اسکولک کب کھلیں گے کب جائیں گے اسکول وغیرہ ہ تعلیم لیں گے کب جائیں گے
ون ون جولائی
ایک جولائی سے
اوکا
ہاں جو کہ بس گندگی جٹی ہے وہ جلیے با بڑ گی یہ بھی ہم کو سے
گنتی کی وہٹا د اسٹارٹ ہوگے بچو گ
الٹے دن اسٹارٹ ہو گیا ان سے بولو کہ جناب آپ واپس دھیرےھیے مطلب پڑھائی بھیدان دلو
ا ج سی بول
اور نہیں تو کیا آج تو ہماریے گاؤں ہی میں مطلب کرکٹ چل رہا تھا اتنے دنوں سے کرکٹ میں ر نہیں چل رہا تھا تو آج مطلب اس کا فائنل ہے آج ہم ہمارے گاؤں میں
کیا م گا م گ آپ آپ کے ج آپپ آپ کے دللی میںبل رک گ سج تو کیا بولتے ہو کب کیا بولتے ہو جو کیا ہوگا
چ ہوو بھی ہے
کیا آپ آپ آپ کے دن میں م لے پھر برکتی من کر رکھیں گے اسے ایک بات پ تو رہتے نہیں ہو بدل جاتے پہلے تو کہ نہیں کاؤں پھر بعد میں کاؤں گا نقصان تو مارا ہوا
ہاں نہیں تو گ گم تو پڑے د دھابکی کاتی پڑے
ہاں ویسے توو نہا بھی اری گم د نا بڑیا کھات
اور تو کوئی بات نہیں آ آج تو ہمارے گاؤں بھی ٹورنامنٹ چ رہا تھاا ات دن سے جس کا سان مطلب فائنل ہے آج
اچھا ٹورنامنٹ چل رہا تھا آپ کے گاؤں میں مطلب پوئے کے لیے شوہر سے بےیروکی سے ایا ووار کر کے ب
ہ
ہ وہ چھوٹی میاں مزے لیتے بیچ میں
ا وہو
ہاں کیا نام سے ہمارے سوورم سے بول رہے کہ پوئے کے لیے آپ نے ہم جیسا بے رکھی جیسا ویوہار کیا
ہاں یہسب مز ل آپ کا خ ہے
ہوں
او نہیں تو کیا جوب فائنل چل رہا ہے دیکھ رہے بائی لوگ سے بھی دیکھ رہے
جو آپ یہاں آپ جو وہ وہاں ہں تو وہی دیکھ رہی ہوں
ہاں نہیں آن لائن چل رہا ہے نا آن لائن ڈال رکھے ہیں لائو چل رہا ہے
کیا
لائو دیکھ رہے ہو آپ تو اچھی بات ہے
وہ ایک بھائی جانی جو نریدر بھائی جانی سے بات کر رہی ہیں
اچھا چل رہا ہے کیا چل رہی ہوں ن کت نریندر بھائی جان سے جو ان کے بھی کمپلیٹ نیو کیا
ہ
ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی کیا
یار انہ نے کتنی آئیڈیا بنا رہی کہ نریندر بھائی جان
ارے انہوں نے اس سے گیت
آ وہ ت میں تمیں بولنا ہے
نرندر بھائی جان تھ اچھا دن کیا کرا رہے ہیں مطلب بنا تو لونو نے پر ان کی نہیں ہے بھی ٹاس
ہاں وہ سب کے لیٹ آئے گا کل منڈی سے آئے گا
ہاں وہئی تو تو اب جیسے اب آپ بنا رہے تو وہ تو ٹائم لگے گا ناب جسٹ تھوڑی آتا ہے
ہاں صحی بات ہے ویسے آپ کی
ان کی کروا رہی ہوں گی مانس بھائی جان کی
ہاں ہاں ہاں وہ تو سحی صحی
جی ج
اور نہیں تو کیا سناؤ تمہاری
ج جی
میں باہر ہی بیٹھاؤں گھر
پانی پیکول ہاں باہر باہر تو بیٹھوں جو آپ
ہرےدر کھلے چلتے تا ہے اس آواز نہیں آتی مبائل میں یہ دقت ہےمواز آتی مجے
اچھا بہت کمات ہبھی باہر تبھی میں بھی کریلے بناؤں گی جو کاٹ کے آئی باہر بیٹھی تھی نا پسینے میں نہ آگی تبھی تو کریلے کاٹ کے پنکھے کے نیچے لیٹ رہی ہ
بئی تو یہ اللہ تالا جاب کیا بت اسی گرمی جل رہی ہے
ہوں ہوں انشاء اللہ گرمی خود خطرناک ہے بیساے
الحمد للہ اب تو کام کرنے کی سکتی تھے اللہ
ہاں
یہ تو
کریل تو پہلے ہی کاٹ کے ج ب کریلے تو پہلے کاٹ کے گلانے پڑتے ہیں نا اس لیے
ہاں ہاں ہ گادی جان سے بھی ملنے جائیں گے ایک دن
ہاں چل ج نا داد جان سےن مل جانا
ادھر پوپا جی سے ملیں گے یہ ہو جیں گے ہ پ نہیں پا جان تو کب آیں گے ابو جان تو کبائیں گے اگر ان سے ملنے میں جانا پڑے گا
ہوں آئیں گی کیا وہ
ہاں وہ آئیں گے نا بو جان بھی آئیں گے ایک دن بول رہے تھے
آن لائن ہاں جو وہ تو پھر سے دادی جان کو لے نہیں آئیں گے اں تو ملنےئیں گی پھوپی جگی سے
لینے بھی آئیں گے پھر وہ مطلب نا اور ملنے بھی آئیں گے دونوں کم جائے گا
ہاں ہو تو دونوں کا بات تو صحی ہے پھر ابو جان اکیلے ہی آئیں گے پھر ادھر سے امبو جان کو ساتھ میں لے کے
ہ نہیں نہیں امی جانے کیا کام ہے ملی کی تھی امی ملا کے چھوڑی آئے تو ان کو بار بار کیا اب اس میں ی ہو ہے کہ بھائی پورا پریواری آئی ہے کیا بات ہو ہے ہ وہ تو چلا گیا میںیں چلا گیا پپ بابا گاننا ضوری ہے صح بات ہے تو اسے پورا تھوڑی ہو ج ہے بائی آپ پورے پریوار کو آؤ ایے وے ایے نہیں چلتا پھر
ہاں وہی تو
نہیں تو گ ہے
برے اب اب برف ہی آ ہی گئے ہوں گے پکی جان
ہاں ابھی تو گھر پہ تو جس د ہی جس دن جی جا جی گئے اس کے اگل دو
سبے یا کیایا م ہ وہ بھی ہے کیا اپنی مائ دیدی نا
ہوں
کہاں جا رہی ہے منالی جا رہی ہے
ابھی
ہاں دیکھو نا اسٹی وہ آپ کی کیا جی جڑ رہے کیا آپ کے میں تو نتیجے پہ دا میرے ہمارے جٹے کان پور والی جی ہے جیا
ہاں وہ تو گومتی رہتی ان کی تو کیا ہے تو مست ہے ان کی تو نہیں چنتا وغیرہ
مد مطلب م بہت نیو بھیسار ایک دوست تو اس پ جاتے رہتے ہیں گومنے پتاہ نہیں پھر لیڈیز بیٹے تو میں میں دو
خدا حافظ جناب خدا حافظ
ہاں خداف خا دیکھیں دیکھو تو صح ننگ سے